ہلو ہلو
ج
وعلیکم السلام السلام السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک کو
جی
آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھ
ہاں شکر اللہ کا اور پاپا ٹھیک ہے
ہاں ہاں اچھا کر رہے ہو
بس آج اتوار ہے تو ابھی سوچ ہی رہے ہیں آج کیا کرے کہیں باہر جائے یا گھر پہ ہی رہے ابھی کچھ ڈسائڈ نہیں ہے ویسے بہن تو آنے والی ہے
والی اچھا ہاں
ہاں بہن اس کا بیٹا آنے والا ہے آج سہی اور کیا تا نا اس کے ساتھ کھیلنے میں دن کہاں سے نکلتا ہے اس کے ساتھ پتا ہی نہیں لگتا
ا
ان تووطلی آواز میں
کا لتا
ہاں سچ میں آپ بھی آ جانا بعد میں اگر ٹائم ملے آ جانا آج شام کو
میں کروں گی صفائی
میں کی تھی ہوں شام کو ہ اس تو
دیکھ گی
ہاں شاید ہو رات میں آئے گی
ج
ہاں
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں اس کو ساس نے تو کہاں ہے جاؤ رات کے لیے اب دیکھے گی اس نے کہا میں ڈیسائڈ کروں گی مشورہ کر کے بولوں گی رات کو کو آؤں گی یا دن میں آؤں گی ہم نے بولا اگر دن میں آنے ہے تو جلدی آ جاؤ اگر رات میں آنا ہے تو کوئی بات نہیں اگر لیٹ بھی آؤ گی دوپہر کے بعد تو کوئی بات نہیں اب ابھی پاتا نہیں کیا کرے گی سبزی کیا پکانی ہے آج
میں نے کل ہی بن ئی تھی نہ رکھی ہے کیونکہ میں نے
اچھا ہاں ہاں
کوفائی میں نے سوچا آج
اچھا کیا
اچھا کیا آپ نے پاپا نکلے
ج پتا نہیں وہ گئے ہیں دادی
تو تو
اچھا وہ دادی کے آئے یہاں تو نہیں آئے ہاں میرا پاپا گیا کام پہ آج
ا
وہ بھی س ان کو کام تھا ویسے بھی وہ سنڈے پہ گھر ہی میں ہوتے تھے لیکن آج پتا نہیں کیا کام پڑ گیا انہوں نے کہا میں جلدی ہی آؤں گا تو لیکن جانا ضروری ہے اس
چلوچھا اچھی بات ہے
چ موسم اب ٹھیک ہے آج ہے نا کل شام کو مجھے اتنی سردی لگی
ہاں کل شام کو سردی تھی مجھے خود وہ نا الیکٹرک بلینکیٹ چلایا
میں نے بھی پتا ہے میں یہاں تھی بستر کے باہر پاپا آئے تھے میرے بستر پہ ایسے ہی بیٹھنے جب مجھے سردی لگی نا میں نے اس کو نکالا اپنی بستر سے میں نے بولا مھے جگا چوڑو مجھے سونا ہے وہ بھی اس نے کہا ابھی کیا ہوا آپ کو میں نے بولا مجھے سردی لگی میری جگہ چ چھڑ دوو جیسے بارف پڑی تھی اتنی سردی تھی
ہاں اوپر سے میں
ا پرس پتا ہے میں نہیں کیا کرتی ہے یہ بلیاں کہاں تانگ کرتی ہیں یہ تو دل خوش کرنے والی
مجھے مطلب میرے یہاں پہ جوڑو ہے نا یہ مجھے جوڑو چھین رہکھ ہاں ہے مطلب
ہاں وہی نا لیکن کتنا مزہ آتا نا یہ بھی یہ پٹز بھی ن پھر ہاں کیا
ہوں مجھے اس اس کو ہے نا اس کو ہے نیوٹر کروانا ہاں اس کو میں کروؤں گی نیو
اچھا
م جومت ہوتا ہے ان کو ہیٹ ہوتی ہے ان کو پھر کروانی ہوتی ہے یہی نا نیوٹرل اس میں نہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے بس ایک دو دن میں یہ ٹھیک کچھ جائے گا پھر سے بکال
اچھا ٹھیک ہے کون جائہ گ سات
میں اکیلے جاؤں گی
فریڈ اچھا نمبر مجھے لگا فریڈ متزہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسکول جوائن کیا دونوں نے
ہاں ہاں انہوں نے بھی میں نے ہی دو جگہوں پہ لگا ایک کو ایک جگہ ایک کو دوسری جگہ
ارے وہ دو آرام سے بیٹھ تھی آپ نے ان کو کو کہاں پائیں گے میں پھاسا دیا
نہیں وہ بول ہی رہی تھی ہم گھر میں تنگ آتے ہیں کچھ اسپرنگ فیلڈ ایک اور دوسری جگہ
اچھا کیا پھر اگر وہ بولے تو رہے تھے
اچھا کیا اور ایک بات ہے نا مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے اپنا خرچ چاہ ایک بندند آگ نکال د وہ وہ کافی ہے
کای خرچہ نکلے گا ان کو
کا خرچا کتنا کتنا ہے میں میں ایسے ہی سوچتی ہوں چلو کوئی مطلب لڑکیاں مت سموک کرتی ہے لیکن لڑکیوں کے بھی سو خرچے ہوتے ہیں جو نا جو خرچے سچ میں ایک لڑکی خود اٹھانی چ ہاں
عرب پانچ ہزار ملے دس تاریخ کو مج سرا ختم
ہاں ہوا ہوگا اور کیا آتا ہی کیا ہے اس کو آپپ گی لوگ گ
اس سے جو سے بھی
ہاں یہاں کہاں کومیٹیز ہوتی ہیں اچھا وہ ہاں وہ تو ہے جی ہاں ہاں وہ تو ہے ہاں وہ تو ضروری کرنی ہی کرنی ہے اب یہ کتنی اتنی لمبی ہو گئی
کل کر رہی تھی اور ایک آنٹی فون وہ بول رہی تھی کے بعد پانچ ہزار بارنی ہے نہیں مجھے آگے کا سوچنا ہے ہے نا
ایک مہینے اگر نکلا دوسرے مہینے کہاں سے نہ نہ نہ
یہ نا آگے کا بھی سوچنا ہے ہے نا ڈیھ لاکھ کہ دو لاکھ ار
لیکن ہونا چاہیے نا مہینے پر مہینے پانچ پانچ ہزار چلو سمرس میں تو ہم گرمی میں بولیں گے کام نہ گرمی میں بولیں گے چلو کام اچھا چلے گا پھر جب یہ گرم سردی آتی ہے اس میں مت کام تمہارا پاپا بھی خاص کام پہ نہیں جاتا ہے وہ تو اس سال گیا ہی نہیں مت گیا ان مہینوں میں ان مہینوں میں وہ گیا ہی نہیں جب سے یہ
جا جاؤ کے بھی کیا فائدہ مجھے وہاں کچھ ملتا وہ پہ ابھی مطلب فرسٹ آنے والا ہے نا لوگ
ہاں وہ بات تو صحی ہے ابھی لاسٹ کے دن چل رہے ہیں ن مہینے مہنگائی نے پاگل کیا
ہاں جیسے
ارے مٹر ہے نا مٹر لینے جاؤ وہ مت وہ مت گوشت ہیں یا چکن ہے ماٹر وہ ڈیڑھ سو روپے میں کلو ہے اب دیکھو مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے
ہ بہت
ایک ایک چیز دگنے دگنے ریٹ میں ملتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا انسان کری تو کری کیا اور اوپر سے نکھرے کھانے میں
ہتاا
ہاں وہ پرسن نکھ رکھ کھانے کے یہ بنایا یہ نہیں کھائیں گے تھینک کو وہ بنایا وہ نکھائیں گے پ کو اب پھر ماما کہتی ہیں ان کو میں کروں کیا بولو آپ ہی کیا لانا ہے میں وہی لاؤں گی
اچھا
اوپر ایک لو اور کیا ایک لو ہاں ایک لاؤ اوپر سے تیار کرو اس کا الگ خرچہ اوپر سے مسالے ڈالو وہ الگ خرچہ پھر نہ کھاؤ پھر کیا انسان کا دل تو پھاٹنے کو آتا ہے کہ اتنی فضول خرچی کیوں ہووی آ تو ہییک آپ ڈل ن پ ڈر ہیں کیونکہ سلائی اس کو اس سے ڈبل دینی پڑتی ہے
مجھے کاب ڈی لانی
لائن بولا اس میں ایک ک لیکن دی نو سو میں نے بولو میں یہاں سے ایک ماؤ ٹھیک ہے
پھر بھی کیا نو سو روپیہ
ن کابے ان کی شادی ہیں نا ا باسد کی شاہاد
کنک
ہاں نہیں مجھے لانے ہیں باسط کی شادی ہے نا لیکن پ پتا ہے مجھے ڈر ہے پھر یہ سلائی کا سلائی کیا کر سلائی چڑتی ہے نا لائننگ والے کی زیادہ ہی چڑھتی ہے ہاں میں تو ان شاء اللہ جاؤں گی ہاں چلو بض ہی ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ